السلام
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے بہن
الحمد اللہ سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
ہاں اپنا بھی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے اور بتاؤ
اور کچھ نہیں ناشتہ بنا رہے ہیں
ا ناشتہ بنا رہی ہو کیا بنا رہی ہو تم ناشتہ میں
آج بنا رہے ہیں گوشت اور یہ روٹی بنا رہے ہیں
اچھا
اور آپ بنا لیا ہے ناشتہ
نہیں ابھی تو ہم ناشتہ بنایا نہیں ہے تھوڑا لیٹ سے بنائیں گے ابھی تو بڑی جلدی ہے ابھی تو وہی ہوا ہی ہے ابھی گھر کا کام وم کر رہے تھے جھاڑوں برتن اچھا لیٹ ہو جاتا ہے نا اکیلے آدمی کو
ہاں ہاں آج کل تو آپ بہت زیادہ مصروف چل رہی ہیں بات بھی نہیں کرتی ہیں
ہاں ہاں وہ تو بات ٹھیک بولی تم نا ہم تھوڑا سا ادھر پریشان بھی ہو گئے ہیں بہن میں گر گئے تھے تم کو تو پتا ہی ہے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان دار ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے اتنا علاج کروا رہے ہیں اس کے باوجود بھی تو ادھر تھوڑا اسی سیں پریشان ہیں اور کیا بولتے ہیں گھر میں بھی اکیلے ہیں کوئی ہے نہیں سارا کام پڑ جاتا ہے اسی لیے یاد نہیں کر پاتے ہیں تم بھی تو نہیں کرتی ہو کہ چلو وہ نہیں کر رہی ہیں تو ہم ہی کر لیتے ہیں ہاں یاد کر ہو پر کال بہت کم کرتی ہو نا کال کر کے خیر خری ہےت پوچھا کرو
ہاں وہ تو پوچھتے ہی ہیں لیکن ہم تھوڑا بات کم کرتے ہیں لوگوں سے
ہاں تمہارا تو عادت ہے ہی کم فون پہ بات کرتی ہو ا کوئی بات نہیں اور بتاؤ گھر میں امی لوگ سب
ہاں امی لوگ سب ٹھیک ہیں میرے یہاں بہن لوگ ہیں تو وہ لوگ ناشتہ پہلے بنا دیتی ہیں تو ہم تھوڑا گھومتے رہتے ہیں
ہاں اچھا ہے تمہارا یہ ہے گھومو گومو
ہم تو سب جگہ گھومتے رہتے ہیں ابھی اپنی میری بہن کے یہاں بھی گئے تھے پٹنہ میں
او اچھا کب گئی تھی ابھی
ہاں وہاں گئے تھے بہت بہت اچھے سے وہاں رہے تھے ہم لوگ ایک سے ایک جگہ گھومنے بھی گئے تھے اور ر اسٹوڈینٹ ایک جگہ گئے تھے نا پورا نا پٹنہ میں پورے اچھ اچھے اچھے جگہ پہ گھومیں اور ایک جگہ ہم لوگ ریسٹورینٹ گئے تھے باہر سے ایک دم لوکل نارمل دکھ رہا تھا پر اندر سے جو گئے نا تو اتنا اچھا دکھ رہا تھا اور وہاں اتنی اچھی اچھی چیز تھی کھانے کی ہم لوگ وہاں بہت چیز کھایا بریانی کھایا چکن رول کھایا پھر کباب کھایا سب چیز کائے
بہت تم لوگ پورا مزہ کیاے تب پورا مزے دار بھی ہوگا ریسٹورینٹ کا چیز بہت مزے دار رہ گھر میں کت تو بناوے گی نہیں اس سے کوشش کرے گی کتنا مسالہ ڈالو کوئی ڈالو پر وہ لوگ پتا نہیں کیسے بناتا ہے
کہیں بھی وہ ہوٹل کا جو کھانا ہوتا ہے ریسٹورنٹ کا اس وقت کھانا ہی دمارگ ہوتا ہے اس میں ذائق ہی لگا دو
ہاں ہاں ان لوگوں کو بہت ذائقہ اچھا رہتا ہے لیکن کیا ہے کرو گ انسان نے چلو تب تو تم بڑا اچھا کہ گھوم لی رسٹ اسٹوڈینٹ بھی تو پھر کیسے گئی تھی ٹرین سے گئی تھی ت یہاں سے یا کار سے گئی تھی وہ ٹرین سے گئی تھی
سفر بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ آ رہے تھے تو دیکھا یہ جگہ ہے کہ ایک بہاری لڑکی تھی اور ایک پنجابی لڑکا دونوں کی مطلب شادی نہیںئی نہیں ہوئی تھی
او اچھا ہاں
اد ن ن مست ٹ کہ رہتے ہیں ویڈیو فوٹو اور اتنے اچھے سے دونوں رہتے اتنا اچھا لگا نا ان لوگ کا جوڑی دیکھ
ہاں مطلب خوبصورت ہو لڑکی بہت لڑکوں اچھا ہی ہوگا بھائی ہاں بہت ا جی دیکھی وہی تو پٹنہ میں گول گھر بھی ہے ایک وہاں نہ گئی تھی
نہیں وہاں نہیں گئے تھے لیکن
و ہاں نہیں اور سب جگہ گئے تھی
ہاں ہاں
ہم تو گئے تھے ایک بار نے بہت پہلے ابھی تھ بڑہت دن سے ہم کہیں جا ہی نہیں رہے وہ گیا دو سال پہلے تو وہاں ہم گئے تھ پ اتنا تو دیکھا تھا گول گھر وہاں کا اتنا اچھا ہے نا ایک دم وہاں سارا گول گھر میں سب لوگ وہاں پہ بنایا ہوا ہے ایکو بڑا سا ایک دم اناج رکھنے کا پرانے دور میں جو لوگ تھے وہ راجا مہاراجا وہ رکھ تھے اس میں اناج مطلب کوڑھا ٹائپ کا ہم لوگ ا وہ ہاں ہاں ہاں بہت بہت فیمس ہے تھوڑا اونچائی پہ بھی ہے سیڑھی سے چڑھتے چڑھتے تھک جاتے ہیں تو گئے تھے وہاں دیکھا تھا پھر ہاں پھر کبھی جؤ گی
پھر کبھی جائیں گے نا تو ان شاء اللہ ضرور گھومیں گے اس جگہ پہ
ہاں تو تم اور وہاں گئی آپ ہی کے یہاں تو کھانا بنانا کچھ سیکھھی تمہاری سنا آپ بڑی اچھا اچھا کھانا بنانا آتا ہے ان کو
ہاں میری آپ ہی کو تو بہت اچھا اچھا کھانا بنانے آتا لیکن ہم وہاں نہیں سیکھے تھے ہم پھپھی کے یہاں گئے تھے نا
ہاں ہاں
تو وہاں ہم سیکھے تھے سب چیز سیکھ لیا میری پھفھیری ایک بہن تھی وہ بہت اچھا اچھا مطلب کھانا بناتی تھھی ایک سے وہی سھ ہم سب چیز سیکھ لیا بریانی بنانا پھر چکن بنانا چکین رول
تمہارا پورا فائدہ ہے ہے نا
ہاں پنیر کی سبزی کیسے بنتی پنیر کی سبزی کیسی بن ہے سب چیز تندوری روٹی ایک سے ایک چیز مطلب کھانا بناتی رہتی تھیں
ا تب تو ہاں تم اچھا کیا نا کام دے گا تم کو آگے زندگی میں ضروری ہے یہ سب چیز سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیا کہ آج کل کھانا ہی سب ہے کھانا سب کو اچھا چاہیے بھائی کتن کوئی کیسا بھی رہے اس کو کھانا لذیذ ملے تو وہ انسان خوش رہے گا
کھانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے
ہاں بات تو صحیح ہے اور ہر لوگ کو اب برا کھانا کوئی پسند نہ کرتا ہے تونوں دیکھے ہی نہیں تم سب کو مزے دار ہی چاہے کھانا ہے
چھا انسان ہے کھانا خراب بنا رہا تو انسان کسی کو پسند نہ رہے رہے
کسی کو نہیں ہاں اور وہی چیز ہے جس سے نہ بھی اے کھانا بنا رہے ہیں ہم ہم کو کوئی چیز نہیں آ رہا ہے یوٹیوب پہ سرچ کر لو یوٹیوب پہ اتنے طریقے سے بتائے گا نا کہ تم خود کسی سے پوچنے کا بھی ضرورت نہ ہے اتم سیکھ
ہم بہت چیز سیکھے وہاں سے اور ان شاء اللہ پھر سوچ رہے ہیں کہ ایک بار پھر جائے وہاں
ہاں ہاں جاؤ جاؤ سکھو اپنی زندگی میں یہ سب بہت ضروری ہے سمجھے ہمم تو ہر چیز بنا ہیں کھیر بنا لیا کبھی من کیا تو کبھی دل کیا تو کھیر بنایا کبھی بریانی چی بریانی
سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ اچھی بریانی بناتی ہیں ایک آت بار ہم لوگ کو بھی کھلائیے بلا کے
بلاتے تو ہیں تم لوگ آتی ہے ہی نہیں تم لوگ تو خ تو بزی آدمی ہیں گھومنے سے تم آئیں گے ابھی میرا پیر ا ٹیک ہوگا نا بہن تاب آئیں گے یار بہت پریشان ہے پیر کی وجہ سے ہاں ضرور ضرور ہاں تب ہم ہی تم لوگ کو بنا کے نا کھلائیں گے تمہارے یہاں آئیں گے تو ایک مراد آباد بریانی ہوتی ہے وہ ہم لوگ کے ساتھ تو ایسے بھی بیچنے والا بھی بیچ ہے تم لوگ یہاں تو نہیں ملتی ہوگی ہوں لیکن یہاں تو مل جاتا ہے اور ایسے ہم بہت جب بھی میرا دل کرتا ہے تو گھر پہ ہی بنا لیتے یبھی تو دو تین دن پہلے بھی بنایا تھا وہ تو مزہ دار ایک نزدیک میں ہے ہاں بہت فیوریٹ میرا فیوریٹ ڈیش وہی ہے یہ ہے کچھ چیز ہم کو زیادہ پسند نہیں ہے لیکن بریانی کہیں جائیں گے ہم پہلے بریانی ڈھونڈیں گے نہیں ملا ابھی ہم کچھ کھائیں گے پھر گول گپاسا آج کل ہم وہ بھی لایا ہے گپ چپ والا مال گیا ہے نا تو گپ چپ جو ملتا ہے نا پچ کا اس کا پیکٹ لایا ہے ہاں چپس ٹائپ کا جو رہتا ہے نا ہاں ہاں وہی لایا ہے اس کو بناتے جب بھوک لگتی ہے ہاں سب گھر پہ املی ہے اور اس کو پورا خود ہی گھر پہ بناتے ہیں نا
پسندیدہ کھانا ہے وہی ہے بریانی ہی
تم کو بھی پسند ارے واہ آ اچا لو ہم لوگ آتے ہیں کبھی تو بریانی کھائیں گے ہاں ہاں بالکل بالکل ہاں ان شاء اللہ انشاء اللہ موسم بہن بہت ہے ابھی تو کوئی خاص نہیں ہے گرمی کا تو اتنا بادل تھا نا بہت زیادہ لگ رہا تھا کہ اتنی بارش ہوگی اتنی بارش ہوگی لیکن ایک جرا بھی بارش نہیں ہوئی خالی ہوا چلی تیز تیز اور چلی گئی
ہم لوگ یہاں تو وہ بھی نہیں اتنا گرمی ہے لائٹ بھی کاٹا ہوا ہے اتنا ا چھت پہ جا رہے سونے کے کے لیے تو چھت بھی پورا گرم ہے تو کہاں بہت مشکل سے دن کٹ رات کٹ رہا
بہت بہت انسا ن پتا نا لگ رہا ہے برسات پتا نا کب آئے گا یار
ہاں ان سال سن رہے ہیں کہ برسات بھی کم ہوگا ان سال زیادہ برسات بھی نہیں ہوگا
ہاں دیکھ رہی ہے ابھی تک جولائی کا مہینہ آ گیا ہے ابھی تک بارش نہیں ہو رہی تو تم لوگ یہاں تو لائٹ نہیں ہے تو کیسے تم لوگ سب کام کرتی ہوگی یار
ہاں پتہ ہے محرم میں جو ہم لوگ گئے تھے کربلا
ہاں ہاں
اس ٹائم ہوا تھا مطلب ستو کو جو گئے تھے اس دن پانی ہوا تھا تو ندی تھا وہاں پاس
ہاں ہاں
دیکھ رہے دیک بڑا بڑا پیڑ ایکم بڑھتا ہوا آ رہا اور ہم لوگ دیکھا جب ندی میں گئے نے تو تب تھوڑا تھوڑا
تھے
ہاں اس ٹائم ہوئی تھی جون میں اور پھر جب ہم لوگ گئے ندی میں تھوڑا گھومنے کے لیے ایک دم نارمل پانی بہہ رہا تھا ایک بیگ سے ایک دم باڑ ٹائپ کا آگیا ہم لوگ جلدی نکلے پانی سے
وہاں کہیں سے کھلا ہوگا ڈیم ویم بھی کھلتا ہے جو پانی جمع کر کے رک تا ہے تو اچانک زیادہ ہے پانی وانی سے بچ کے رہنا دن میں گھس
ہاں وہی ندی میں نے پر سال ایک لڑکا نہانے گیا تھا
ہاں ہاں ہاں
وہی ندی میں نہانے گیا تھا اور ایسے ہی پانی مطلب نارمل بہہ رہا تھا ایک بیگ جو مرس نے یہ پریشر پورا ن کبا پھر بہت دور چلا گیا اور اس کی لاش ملی دو تین دن کے بعد
ارے بہت صحیح سب ہوتا رہتا ہے رے بہت پریشانی اس لیے تو پانی وانی آگ وگ سے بچ کے رہنا چاہیے ہاں نہ نہ نہانے وانے آج کل کا پورا گاؤں محلہ کا بچہ لوگ دیکتی ہے نا ندی میں نہانے کے لیے پگلا تا رہتا ہے لیکن اپنا جان کا بھی تو پرواہ کرنا چاہیے اب
ہاں ہاں صحیح بات
بس کے رہو بھائی زندگی سے ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو تم لوگ یہاں لائٹ نہیں ہے بہت انمول ہے تو لائٹ نہیں ہے تمہارے یہاں تو کیسے تم لوگ زندہ ہو بھائی کیسے کھا پی رہی ہو کیسے رہ رہی ہو تم لوگ
کیا کریں گزارا ہو ہی رہا اب کیا کر سکتے ہیں
تو کیوں نہیں دے رہا تم لوگ کے یہاں لائٹ
پتا نہیں تار گر گیا تھا نے اندر چلا تھا
او ہو ہم
تو اب تار گر گیا آپ دیکھیے آئے گا بن تو رہا سنا ہے
او ہو بن رہا ہے نے کتنا دن سے نہیں ہے لائٹ وہا
لائٹ دو دن سے نہیں ہے
پاپ رے بہت دکت ہے بہن کتنا گرمی لگتا ہوگا ایک تو اتنی گرمی ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے ہاں انورٹر زیادہ سے زیادہ تم کو دو سے تین گھنٹہ لے کے چلے گا اتنا کتنا انوائٹ ٹر چلے گا جی بیٹری
وہی نا
آ ہور کٹواے اور سب ٹھیک ہے تو تم جو پٹنہ گے بہن کے یہاں تو وہاں تمہارا دل لاگ آآ
ہاں وہاں تو میرا بہت دل لگا ہم لوگ شادی میں بھی گئے تھے پٹنہ سمجھ رہی ہیں
او ہوں اچھا کس کی شادی تھی
پھوپیری بہن کی بیٹی کی شادی تھی
آ ہاں ہے نہ
تو ہم لوگ شادی میں بھی گئے پھر سادی کے بعد سب جگہ گھومنے بھی گئے وہاں
چلو بہت اچھا کیے اور بتاؤ اور سب آ ایک دم اچھا کی گھومتے پھرتے رہنا چاہیے
ہاں ہاں اور سب تو ٹھیک ہے آپ کا ناشتہ ہو گیا کہ نہیں ہوا ابھی
نہیں ابھی تو بنایا بھی نہیں ہے تم کر لی
نہیں ہم نہیں کیا بن گیا ہے پر کریں گے آپ سے بات کرنے کے بعد
او اچھا ٹھیک ہے تب جاؤ ناشتہ پانی کرو فیر بات ہوگی انشاء اللہ
ہاں ان شاء اللہ ٹھیک ہے خدا حافظ
ٹھیک ہے فیر اللہ حافظ
اللہ حافظ